السلاملیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جناب ٹھیک ہو
جی میں ٹھیک ہوں بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں جی بھائی میں ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہیں
جی بالکل سارے ٹھیک ہے آپ کے وہاں سارے ٹھیک ہیں کیا
ہاں جی بھائی سارے ٹھیک ہے کیا چل رہا ہے زندگی میں
بس بیٹھا ہوا ہوں
اچھا جی موسم کیسا ہے ادھر ادھر
موسم آج کل بارشیں ہو رہی ہیں مونسون کا سیزن چل رہا ہے آپ سنائیے آپ کے وہاں موسم کیسا ہے
موسم تو اچھا ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن دن میں بہت گرمی تھی
اچھا بھائی جان
تو میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ملا میں آپ کو کچھ جانکاریاں دوںا آپ سے بھی کچھ حاصل کروں تو میں آپ کو کچھ بے روزگاری کے بارے میں کچھ بتاؤں گا بھائی جان تو آپ بھی مجھے کچھ بتانا اس کے بارے میں
جی بھائی جان بالکل
جی جی بے روزگاری آج کے دور میں ایک بہت بڑا سماجی پر معاشی مسئلہ ہے
جی
بے روزگاری سے مراد صورتحال ہے جب کوئی شخص کام کرنے کی سہولت اور خواہش رکھتا ہے لیکن اسے روزگار نہ مل سکے
جی بھائی جان
کسی بھی ملک کی ترقی اس کے روزگار کے موقعوں پر مناصر ہوتی ہیں جب بے روزگاری بڑھتی ہے نا بھائی جان تو نہ صرف افراد متاثر ہوتے ہیں بلکہ پوری معاشرت اور معاشرے پر بھی اس کا منفی اثرات پڑتے ہیں
جی بھائی جان
ہ اس میں بہت سارے وجہ بھی ہیں کچھ بتاؤں گ میں آپ کو تو آپ یہ پت نا پھر بے روزگاری کی بے روزگاری بہت سی وجہوں سے ہے آبادی میں تیز سے اضافہ تعلیم اور ہنر میں کمی روزگار کی کمی م کم موقے صنعٹیتی طریقے کی کمی اور معاشی مسائل اس کی اہم وجہت ہیں تو آپ بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں تھوڑا بہت
جی بے روزگاری جو ہے ایک سنگین سماجی اور معاشیاتی مسئلہ ہے بے روزگاری جی مختلف اقسام ہے بے روزگاری کی تعلیم یافتہ دہلی بیٹھ یہ جو موجودہ دور کے سب سے بڑے المیاں ہے نوجوان بڑی ں جیسے انجینئرنگ بی ایڈ ایم ایڈ حاصل کرنے کے بعد بھی نوکری کی تلاش میں در گز در گزر
جی بھائی جان
کھاک چلتے رہتے
ہاں جی ہاں جی کبھی کبھی ٹیکنالوجی اور آٹو موشن کی وجہ سے آٹومیشن کی وجہ سے بھی کچھ نوکریاں کم ہو جاتی ہیں جی جی بھائی جان ہاں
ڈگریوں کی کثرت اور
با جا آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی تھوڑا
جی بائی بھائی جان یہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا پرابلم ہو چل رہا ہے یہاں پہ ہ جی میں میں کیا بول رہا تھا
جی جی یہی
جی آپ بھی کچھ سناائ
جی اس کے علاوہ تجربہ کی کمی اور غیر معیاری تعلیم بھی بے روزگار کا سب سے بڑا بن سکتے ہیں
جی بھائی جان
اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں تو کچھ بھائی جان میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی کچھ بتانا پھر
جی بھائی جان
بے روزگاری کا سب سے بڑا نقصان غربت میں اضافہ ہے جو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوتا آج ک آج کل کے زمانے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا مسئلہ ایسے ہی ہے ان کے لیے اپنے گھر کے خرچات پورے کر نہیں پاتے ہیں بہت سے مشکلات آ جاتے ہیں اس سے ان کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ بہت سارے غلط قدم بھی اٹھاتے ہیں اس بے روزگاری کی وجہ سے جو کبھی چوریاں کر ڈاکہ ڈالتے ہیں کچھ اور کام کرتے ہیں جو ان کے لیے غلط ہی بے روزگاری کی وجہ سے ذہنی دباؤ ماوسی اور سٹرس بھی پڑھتا ہوتا پڑھتا ہے کچھ لوگ اپنی اعتماد کھو دیتے ہیں اور ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے تو کچھ بھی آپ بھی بولے اس کے بارے میں
جی بھائی جان دراصل یہ جو بے روزگاری ہے ایک سنگین چیلنج ہے سنگیت لیکن یہ ناقابل حل نہیں ہے ہمارے نوجوان ہمارے سب سے بڑے ہمارے نوجوان ہم سے اثاثہ ہے اور طاقت ہے اگر حکومت اگر حکومت نجی شبہ اور تعلیمی ادارے مل کر صحیح حکمت عملی اپنائے تو ہم اس تو ہم اس بحران پر قابو پا سکتے ہیں جب ہر بات کو جب ہر افراد کو کام ملے گا تو ضرور غربت کا ہوگا ترقی ہو سکتی اب آپ
بات کہیں
جی بھائی جان
جی بے روزگاری کا اکثر معاشرے پر بہت ہی بڑا اثر پڑتا ہے اس سے جرم چوری اور دوسری سماجی برایاں میں اضافہ ہو سکتا ہے ملک کی پیداار اور معاشر میں بھی کمزوری ہوتی ہے
جی بھائی جان
ہاں جی بھائی تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بے روزگار آج کل کے زمانے میں زیادہ ہے کیونکہ جاب اپورچوٹی بہت کم دیتے ہیں گورنمنٹ اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ دھیان دینا چاہ کیا جتنا ہو سکے اتنا جابس اویلیبل رکھے لوگوں کے لیے کیونکہ آج کل کے دور میں اتنے لوگ پڑھتے ہیں ان کو جاب بھی نہیں ملتی بہت سارے لوگ بہت زیادہ ہاں جی بھائی بولے
سگل بھی ہونی انسانوں کے پاس خالی ڈگریاں نہیں یہ لگ سکل کچھ نہیں ہوتی پھر کمپنی میں کریں گے کمپنی والے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں بہت ضروری ہے
جی جی
جی بھائی جان بے روزگاری سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ غلط کاموں میں لوگ رگ رہے ہیں پیسے کمانے کے جیسے بیٹنگ ایپس میں گھوم رہے ہیں یا غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں جی بھائی جان اور اس سے بھی موشرم خراب ہوگا
ہاں جی بھائی بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے حکومت کو نئے روزگار کے موقع پیدا کرنے چاہیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کو فروغ دینا چاہیے تاکہ نوجوان مختلف ہنر سیکھ کر روزگار حاصل کر سکے چھوٹے کر اور چھوٹے اور سیلف امپلڈ کی حوصلے افزائی بھی ضروری ہے تعلیم کو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق بنانا چاہیں
جی بھائی جان جی بھائی جان
زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے اور جتنا ہو سکے اتنے یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو کھولنا چاہیے ان کو اچھی سی تعلیم دینی چاہے وہ فیسلٹی بھی چاہے کیونکہ ہاں ا اگر فیسلٹی اچھی ہو ان کا ڈسپلن اچھا ہوتا تبھی لوگ اچھے سے پڑھ پائیں گے
جی بھائی جان جی بے روزگاری ایسے بھی ختم ہو سکتی ہے جیسے اگر بڑی بڑی انڈسٹریاں پڑیں کہیں پہ وہ گورنمنٹ بنائے انڈسٹریا ان میں ملاق لگائے بہت سارے جو نوجوان ہیں ہمارے وہ انڈسٹری میں کام کریں گے اپنا روزگار کما لیں گے پوار اپنائیں گے ایسا گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے
ہاں جی بھائی اچھی بات کہ ہے آپ نے
جی بھائی جان
ہاں جی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک انسان کو آج کل کیا بے روزگاری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
جی اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں رہی ہمارے لیے اب اب خود اپنی سگلس ہونی چاہیے کسی کام میں لگ رہا ہو کوئی جاب ڈھونڈو اپنا پرسنل کچھ اسٹارٹ اپ شروع کرو جس سے آپ پسہ پہنچ سکو یا دوسروں کو فائدہ پہنچ سک ہو جی بالکل
ہاں جی بس صیح بولا آپ نے کیونکہ زندگی کےے پیسہ بھی ضروری ہے آج کل کیکہ اگر آپ کو زند رہنا ہے تو کھانا پینا بھی میسر ہ اس کے لیے بھی پیسے ہونے چاہیے تو انسان کو ضروری ہے کہ اگر ضروری نہیں کہ آپ کو جاب مل جائے تو کچھ ہاں جی بولا بزنس وزنس کرو کام دھندا ڈھولو ڈھونڈو ہر کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا
جی بھائی جان اں آپ کلچر میں بھی گھس سکتے ہو اور اپنا روزگار اس سے بھی نکال سکتے ہو دن بھر اس میں کام کرو اس کی کھیتی باڑی کرو اس سے جو حصل نکلی ہے اس کو بھیج کر اپنی بے روزگاری دور کر سکتے ہیں یا اپنی پریوار کو سنبھال سکتے ہیں
جی بھائی جان بہت اچھی بات کہی آپ نے
جی بالکل
ویسے آپ کیا کر رہے ہو بھائی جان پڑھ رہے ہو کیا
جی بھائی جان میں پڑھ رہا ہوں نے نیٹ کے لیے تیاری کر رہا تھا
جی بھائی اچھی بات ہے اچھی بات ہے پڑھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے
جی آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں
جی میں بھی پڑھ رہا ہوں ایسے کالج جا رہا ہوں ایسے پڑھائی بھی ضروری کر رہا ہوں تین دن گزار رہا ہوں
بالکل بھائی جان بے روزگاری اس سے بھی ختم ہو سکتی ہے کچھ سکل بالکل بھائی شان
جی بھائی تھوڑا پڑنا بھی ضروری ہے کیونکہ پڑھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی ہدایت کرنا علم حاصل کرنا اچھے اخلاق اپنانا اور انسانی کی ختم کرنا ہے ہمیں اپنی سہولت کی خدمت کرنے چاہیں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنی مقصد حاصل کرنے جائیں جنسان اپنی زندگی کا اچھے کاموں کے لیے واقف کرتا ہے اں وقت بس پ گزارتا ہے وہی حقیقت کامیاب اور خوشی حاصل کرتا ہے
جی بھائی جان
ہاں جی میں اور بھی بولے
جی
ہ
جی بھائیان آپ کی آواز تھوڑ سیٹیک نہیں آئیی
ہاں جی بھائی میں بتا رہای یہ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا بہت اچھی سی بات ہے آپ نے بے روزگاری کے بارے میں کہا اور مجھے بھی آپ سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملا میں بھی اپنے دوستوں اور لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچاؤں گا
جی بھائی جان
گا کہ انسان کے لیے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے بے روزگار انسان اکثر بہت سارے مسلومے شامل ہو سکتے ہیں اس لیے اس سے دور رہنا چاہیں تو کچھ اپنی زندگی لیے کچھ اچھا حاصل کر رہ ہیں کی مقصد بھی ضروری ہے تو آپ بھی کچھ بولے اس کے بارے میں آ
جی آخر میں یہی بولاوں گا کہ چھوٹے موٹے کاروبار بھی اپنے بے روزگاری دورک دور کر سکتے ہیں حکومت کو حکومت اور بینکوں کو چاہیے کہ وہ سہولیت سہولیت بنائے لوگوں کے لیے وہ لون دے سکے لو کو تاکہ وہ لوگ اپنے لیے اسٹارٹ اپ شروع کر سکے اپنے لیے روزگار کما سک گ اس لون سے جی ایسے ہی ہو سکتا ہے
ہاں جی بھائی تو چاہے آپ سے مل کے اچھا لگا اور آپ سے مل بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے کہی مجھے
بہت اچھا لگا
جی بھائی اللہ حافظ
اللہ حافظ بائی